ہر گم
ہاں بائی ج
سب اور سب کھی دتے نا
ہاں سب چرے تھ جناب اور کی بند رہے ہو منٹی منٹیٹ بند رہے لو ہاں کیا اسے کرنے لگے تھ بی ج ن
ہاں ایکچولی کیا اس میںیے سائڈ آواز وغیرہ آتی نا تو اس سب کا پھر بعد میں ہے نا وہ کٹے گا پھر ہاں اپن ایک کیا کے بارے میں بات نہیں کر سکتے سائڈ میں جو آوازیں آتی ہے ن ویرہ ان سب چیزوں کا پیمنٹ کرتا ہے اس میں
اچا ن ن وہ کد نہیں ہ وہ ہے کوئی ا گ گتکو کرنے لگے تھ ان سے بھی
ہاں ا تھوڑااپ کو ورام دینا پڑے گا جب تک یہ چل رہا ہے کیونکہ یہ کیونکہ یہ ڈاٹا کیا استعمال ہوتا ہے جیسے ابھی جیسے آج کی میں کیس بتاؤں میرا سال جان کا پ پ کو لائےدا جیےہوں نے اردوکھے ات کر لے راکھا ہے
ہ
اردو لکھنے کا
اچھا اچھا
تو جیسے اپنی جو اڈیو ہے نا وہ ان کے پاس گئی تھی ایک منٹ کی ہے اس کو اس کو مطلب اپن بات کریں نارمل تو اس کو اگ اردو میں لکھو
ہ اچھ
تو انہوں نے ب پہچان لی ان کی خال جانا میری تو ان کا فون آئے میرے پا تاری وہ آئی تھی جس کی لکھنے کے لیے تھی تو ایسے یہ ڈاٹا پورا اے آئی کے لیےت ہوتا ہے سارا کام اھا
ٹرسٹیبل دونوں ہے ابھی
ہ
ٹسٹیبل دونوں
ہاں ایسے کوئی دقت نہیں یہ کیا یہ سارا ڈاٹا ہے نا اے آئی کے لی لیتے ہیں لوگ کیکہ اس میں کیا ہے جو لینگویج وغیرہ اپڈیٹ کرتے ہیں نا
ہوں
تو اس کے لیے پورا ڈاٹا لیا جاتا ہے
جنا
جیسے پہلے کئی لینگویج میں ہےپ پلے آڑتی گایا ہندی گایا
مے تو اردو کا ہے پہلا
ہاں وہ آپ ابھی کہ حال ہی میں جڑے ہو م نے آپ کو ماموں جان کو تو میں نے جوھوٹا کیا کیا بیتا سے اب لکھنے کا ابھی کنڑا گیا گیا آج اب اپن کو آتے نہیں ہے اب جو جن کو کرنا ڈاہتی وہ کریں گے اور کیا ہے
پھر اپنا وہ چل کیسے
کون سا مطلب
اپپناٹا اسسے چلا جائائے گا
نہیں نہیں ارے سب کے کیا الگ الگ کورڈینیٹر رہتے ہیں سب اس کو فالو کراتے ہیں الگ الگ کیونکہ سبھی لینگویج تو اپنی تبدیل کی جائے گی نا یہ چیز تو میں آپ کو پرسنلی بتا آبپ وہس بیک پ زیادہ نہیں کرکتے نا پہ ریجیکشن ملیں گے آپ کو تو یہ م مط آپ نے روم لے رکھے ہیں ج رہتے ہوں گے آپ کے دوست بھی آپ نے روم لے رکھا ہے یہ دیتے ہوں گے آپ کے دوست بھی
نہیں نہیں وہ تو کوئی سائڈ پڑوس میں رہتے ہیں
اچھا اچھا اچھا ہاں ب یہاں گتگو کرنے م پاس میں رہتے ہیں کیاسے یہ ٹائم یا تو بچوں کے تعلیم کرنے کا ہے اب آج گرمی کی وجہی تعلیم نہیں کرے تو پھر
ج
سر تو پڑتا ہے وہ گرمی گ
بڑیا جناب بڑھیا جناب
تو وہاں کولر کوولر تھوڑی ہوگا اب جناب کے صاح آپ کے
ہاں کیا کولر ہے کولر کیسے نہیں کولر کے بنا کسیے چیئیں گے ہم
ہاں پھر تو پھر تو کام چل جائے گا پھر دقت ہی کھائے پیٹ تو
ریب وہ ایک ہی آسرا ہے کولر
ہاں صحیح بات ہے وہ کیا بہت سے اسٹوڈینٹوں کے پاس تو بہت سے اسٹوڈینٹوں کے پاس تو یہ بھی نہیں رہتا
ہاں نہیں ہوتا وہ
تو اس وجہ سے ان کو بہت زیادہ دقت آتی ہے لیکن نارملی پینے کے جارے کے آس پاس مل جاتا ہے چھوٹا والا ل تو
تین کا ہی لایا تھا میں نے
جس سے کیا کام ہو جاتا ہے کیکہ وہاں ایک یا دو جنےوں کے لیے تو چاہیے ہا تو ابھی تو بھائی جان پچ سال ہوگا آپ کے نا پچ سال ہو گئے بھی تھا آپ کے اچھا اچھ اچھاچھا تو مطلال تو حال ہی میں مطلب جو ہے یہ کیا ہے یہ آپ نے جو ہے نا
ہاں
پ تو کاں جد ائم معس
ابھی میں نے کہا منڈے کو
اچھا کالج
ہ منڈے کو منڈے کو کیا تھا میں نے
ارے کالج ہوئی نا
ایکپ
نہیں نہیں اس کی کالج کی پہنچنا
مچھے کلی تھا کلی تو آٹھ مہینے ہو گئے
اچھا آٹھہینے ہو گئے کیا پھر تو کیا پچم میں سے جام آنے والے تھوڑے دنوں بعد ہو جلائی اگست کے آس پاس ہے نا
اس س اس میں سیمیٹری نہیں لگتے ایئر وائر لگتی
اچھا اچھا اچھااں پھر تو وقت بھی تھی دھیان میں
ہوں
وہ ہاں پھر تو چلنےے دو اب تو ٹم ہے آپ کے پا ج م نکل جائے گی
اور کیا اور کیا جناب
ہاں صح ہوول گیا پھر آپ کے ادر جے پور پاس جے پور پاس بھی آپ کے تو ادھر
ہاں پاس میں ہی ہے کالج میں بس آتی ہے کالج میں بیٹھ کے بس بیٹھ کے چے جاتے ہیں
ہاں نہیں آپ کا مطلب وہ گاؤں سے جے پور بھی
ہاں ہاں ہاں ستر ستر کلو میٹر گاؤں سے پچاس
او پھر کیا ہے پھر تو کون سا جیا رہا ہے دور ہے ہمارے تو سو تو گھٹا ہی پڑتا پت نہیں سے جے پور تو ڈھائی پنا تین سو ہزد توہ ہو جاتا ہے ہمارا
اور پاس میں جیادہ ٹائم ہی نہیں لگتا جیسے کبھی گاؤں جانا کرنا ہو تو سٹرڈے کو جاؤ سنڈے کو مل کے پو جاان اور پ منڈے کو واپس
قطب خانہ سونے کام سھ میں چل رہ گ لگ م تو م سے ہو گ
ہوں
دونوں کام اللہ کی مہربانی سے ساتھ
ہاں جناب اللہائی رست ال ل ہی ج نہیں جنا
اور کیا کیکہ میا مالک کے سامنے پر کچھ کر بھی نہیں سکتے جو
ہاں مالک کرے گا وہی ہو رہا ہے وہ کیا ہوگا
اور کیا مطلب دوست
اچ چل رہی ہے تھی تھوڑی بہت ٹڈاز چل رہی ہے اوپر ہ کا لک اٹھا رہے ہیں
میں بھی اوپر ہی تھا پھر نیچے آ گیا تھا اس کے بعد پانی وانی پینے جو پھر گیا ن نہیں کیکہ نجے تو تو گ ہماس زیادہ ہی ہے
ہاں گرمی میں کمانے میں تو تمس ہے
ہ آ اپر تو پھر بھی ٹھنڈی میں چلتی ہے نا جوچھا تو پھر تامل وغیرہ نائٹ میں کرتے ہو گے دن میں تو وقت ہی نہیں ملتا ہوگ آپ کو تامل پڑھائی وغیرہ تو رات نہیں کرتے ہوں گے دن میں تو وقت ہی نہیں ملتا ہوگا
تل تو کر لیتے ہیں اور آج سنڈے تو آج سارا دن پڑتا ہے م پ وہ تو نکل گیا ایسے ہی
اس سنڈے کو تو کرنی پڑتا آپ تون دوسرا کام کر لیتے باقی وہ سنڈے کو تو پڑھ سکتے ہوگ
چلے گ کم سے چ ج ا
دہلی جیسے آپ وہ ایک ایک گھٹہ ابھی تو ہوناا تو بھی کام ہوتا ہے
اا فری جاؤ اچ
کیا بول رہے ہیں آپ کے دوست
چلے جاؤ
اچھا آپجی اس سے وہ گفتگو نہیں کر پایا وہ کیا گفتگو کے لیے آپ کے پاس آئے تھے
کر ل گھر نہیں نہیں نہیں نہیں گفتگو ہو گئی ان سے تو ہو گئی کوئی دقت نہیں ہے آ جائیں گے وہ تو پھر کال کر لیں گے ان کے پاس تو کیا دقت ہے یہیں پہ تو پڑوس میں تو ہے
ہاں وہ بھی صی گ تو ابھی تو مطلب آپ ٹویلتھ ٹولت پاس آؤٹ ہوا ہی جانا
ٹویلتھ پاس کر کے میں نے ایک سال کہا کیا دیک کے پھر آیا
تو پھر گے پ ہوں
یہ کیا بی اے کر لیے تھے میں نان اور کچھ گ گورنمنٹ جاب کی تیاری کر لی تھی
چھوڑ دی کے کمپلیٹ کی کی ایک سال میں کمپلیٹ تو ہو نہیں سکتی
ایک سال ک ایک ایئر تو کمپلیٹ ہو گیا نا تو
ہاں تو دوسرے بڑ دا اس کیا اس تو پیپر تو دینے ہیں پرائیویٹ بڑ د نا
کیا اس میں پیک لگا دیتے ہیں سالے
بیگ میں اب تو اس میں سمسٹر وائز کر دی دو بار
اسی اسیی اسی کارن تو میں ایگزام دینے جا ہی رہا تھا صبح پہلے پانچ چ بجے ج رہا تھایرے سےیر سے سینٹ آیا تھا پندرہ بیس پندرہ کلو میٹر بیس کلو میٹر دور سینٹر آیا تھا میرا تو سب جلد ج رہا تھا میرا ٹم تھا سات کا ٹائم تھا اس کا کالج میں انٹری کا جو میں تھوڑی تھوڑی اسپیڈ میں نکال دی گاڑی جو کیا ہے کہ تھوڑی بہت دور جا کے میں گھر سے پانچ چھ کلو میٹر دور جا کے گر گیا بائک سے جو میرا ایکسیڈینٹ ہو گیا تھا تب میرے کو تب سے میں بار گیا تھا نا ایگزام دینے بس میرا منو چٹ گیا تھا ب تو نہیں کرنی ہاں ہ فچر ہو گیا تھا آگ فچر ہو گیا تھا نا ہاں پھر چڑنے کے بات پھر وہ پیھے ب دوست
یہ توے
ہاں جناب نہیں لیٹ تو کچھ نہیں ہوا ہ لیٹ نہیں ہواتا اتنا
نہیں مطلب گ آپ جو گرے تھے نا جو وہ اسپیڈ میں گاڑی چلا رہے تھے مطلب اسٹائ آپ اس مٹ ٹھیک ہے
ہاں بہت اسپیڈ میں تھی گاڑی جناب
وہی تو پھر ٹکراائے گ ایسے تو جو آپ
ٹکرائینے کتا آ گیا تھا سامنے
اچھا اچھا کو بچانے کے چکر میں ہو گیا تھا ہے نا
کھیں گا بچانے کا چکر میں نے سوچا بھائی نکل جائے گا یہ آگے یہ سالہ سامنے آ گیا وہ کستی میں چلی گئی پورا
تو جناب آپ اکیلے ہی تھے کوئی اچھا اچھا تو آپ اکیلے ہی تھے کو اچھا اچھا وہ ساتھ والے بھی جاتا تھا
اچھ لگ گ جناب کیا ہوا م رات کو میرے میرے دوست نے مے کو رات کو میرے دوست نے بول دیا کہ کہ اپن دونوں ساتھ چلیں گے اور صبح جلدی آ کے بول دے میں نہیں چلوں گا تیرے سے سات
ہاں ہاں ہاں
مطلب اس نے بولا کہ تو میرے ساتھ چلنا کوئی دقت نہیں ہے پھر بولا کہ میں تو پاپا میرے ساتھ میرے پاپا جائیں گے تو کیا کہ گ چل کے تو تو وہاں لگ جانا
اچھا اچھا اچھا اچھا
کوئی دقت نہیں ہے اپ بائک کھڑی ہے چلے جائیں گے کوئی دقت دو بائک ت گھر پہ
ہاں
تو لے جائیں گے ایک بائک کو اور کیا
مطلب مالک نے ان کو بچانا ہے تھا اس دائن
ہ
مالک کے پاس اوپر مطلب سب لکھا ہوا رہتا ہے تو مالک کو پتا ہی تھا مطلب بچانا تھا ان کو اس دیں
ایکسیڈینٹ ہو کے میں اس پہ پھر اس کے ساتھ بیٹھ کے گیا تھا میں واپس ایگزام دینے تو
اچھا اچھا اچھا بات یہ ہے
بات وہاں سے گر گیا تو بائک کو وہیں پہ کھڑی کر دیا میں نے وہیں پہ ہی
اچھا اچھا اچھا اچھا پھر ایگزام دینے چلے گیا اب وہ اگر ساتھ جے آ کو پہلے ساتھ جاتے بھائی ج ن مکمل ہوگی نا اگلی کرو آپ خدا
تو دکھھائی نہیں ہو